ہیلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
اور کی امی جان ابو جان بائی جان سب‌ خیریت
الحمد للہ آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
جی اللہ کی دعا سے سب کہہ رہے کھانا کا لیا بھائی
ہاں کھانا ہو گیا بھائی
اور بتائیے بھائی جان کیا ہو رہا ہے
بس چل رہی ہے زندگی بھائی وہ ٹاپک کا ہوتا ہے نا مسئلہ آ کہ
تو آج بتائے کس آج ہم بات کریں سوشل میڈیا کے اوپر
کیا بھائی
آج بات کر رہے ہوں کچھ سوشل میڈیا کے بارے میں
اوکے بھائی جان سوشل میڈیا کے بارے میں بھی بات کرتے
جی جناب تو سنیے آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا اس قدر چل رہی ہے کہ سوشل ہمارے جیون میں بہت ہی مہ بن چکی ہے اور کچھ لوگ تو سوشل میڈیا کی اس قدر آ بھی ہو گئے ہیں کچھ پوچھ مضبوط تو چوبیس آور سوشل میڈیا پر ہی ایکٹو رہتے ہیں نہ تو وہ کچھ کام کرتے ہیں نہ کچھ کسی لوگ سے بات چیت کرواتے ہیں وہ اونلی سوشل میڈیا پر پوسٹ ریلس ویڈیو ب دیکھنے میں ہی بزی رہتے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا سوشل میڈیا ہمارے لیے لابھ دائک بھی ہے سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم کلاس بھی لے سکتے ہیں پڑھائی بھی کر سکتے ہیں اگر سو میڈیا سے ہم چاہیں تو سوشل میڈیا سے کچھ لوگ باگ آپ نے دیکھا ہوا کہ اپنا بزنس ووپار چلا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم اپنے جو کوئی فرنڈ فیملی ہے جو دور ہم سے کہیں دور رہتے ہیں تو ہم ان سے سوشل میڈیا کے ماددھیم سے ویڈیو کال کر کے ہم ان کو اپنے پاس محسوس بھی کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے آئے دن سوشل میڈیا پر کچھ لوگ فراڈ بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کہ آپ کو اتنے پیسے کما کے دیں گے آپ ہمیں اپنی بینک ڈیٹیلس دیں اور میرا ماننا تو یہی ہے کہ جو لوگ فراڈ کر رہے ہیں ہمیں ایسے لوگوں سے ساابدان یہ لینا چاہیے کچھ کچھ کچھ لوگ تو سوشل میڈیا کے مادھیم سے سائبر کرائم کے آدی بھی ہو گئے ہیں وہ کچھ سائبر میں پھنس بھی چکے ہیں جناب جی کچھ آپ فرمائیے
آپ نے جو بولا سوشل میڈیا کے بارے میں بہت ہی اچھا بولا آپ نے بھائی جان میں بول رہا ہوں کیا آپ نے جو جتنا بولا نا سوشل میڈیا کے بارے میں
جی
ہلو وہ بہت اچھا بولا آپ وہ آپ نے بہت اچھا بولا با یہ یہی ایک مسئلہ کہہ اگر سوشل میڈیا کا ہم اچھے سے یوز کریں تو بہت سہولیت ہوئی ہے ہمیں سوشل میڈیا سے یہیے کہ ہمیں اگر دنیا کی کوئی بھی خبر ہو ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو پت چلتا چلتی ہے
جی جناب بالکل صحیح فرما
تو سوشل میڈیا ہمیں بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں مطلب سوشل میڈیا پہ ہمیں یہ چاہیے کہ اچھی اھی مطلب نالجیبل چیز ہے وہ گینین کرنی نہ کہ سوشل میڈیا پہ جیسے کہ غلط کوئی پوسٹ کر دیا یا کوئی فیک نیوز چلا دی یا کچھ
جی جناب اب میری سنیے کچھ میں پرما تھا آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر آئے دن کچھ لوگ باگ ایسے ہیں جو کچھ لوگ واگ ہیں کچھ لڑکی ہیں کچھ بزرگ بھی ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ کچھ بچے بھی ایکٹو رہتے ہیں مگر کچھ لوگ باگ ایس ہیں جو گندی پوسٹ ویڈیو پس آدی ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پر آج کے سمے میں کچھ بچے بھی رہتے ہیں تو ان فیکٹ اگر سوچو وہ بچے اس ر ریلس کو یا ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ان پہ بھی کافی پربھؤ پڑتا ہے اور سوشل میڈیا کے مم د سوشل میڈیا سے ہمیں فائدے بھی سوشل میڈیا سے آپ نے ہوگا کہ سوشل میڈیا سے سے ہم جو ہم سوشل میڈیا کے مادم سے ہم جو نئی نیوز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو آ ہم کسی بھی کنٹری کی نیوز سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی راج کی بھی دھ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے مادم مم سے ہم کچھ لگ تو ایسے ہیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے کچھ ارنگ بھی کرنے لگے پیسے بھی کماتے ہیں اور کچھ کانٹیکٹ بن جاتے ہیں کہئی کرٹر کیں لوگ سوشل میڈیا پ ویڈیو کریٹر بن گئے ہیں وہ بھی پیسے کما رہے ہیں مگر کچھ لوگ ہیں جو آپ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ گندی ویڈیو گندی باتیں گندی پوسٹ ڈالتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ جو کسی دھرم کے بارے میں ب بولتے ہیں فیک نیوز پھیلاتے ہیں جس سے دو دھرموں کے بیچ لڑائی ہوتی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کو سمجانا چاہیے کہ سوشل میڈیا یا پ کوئی غلط پوسٹ نہ ڈالوں گا غلط بیڈیو نہ ڈالیں جس سے جو بچے لوگ ہینڈ پ دتے پتا اورین بچے وہ بھی کیا سوچ ج نے وہو بھی پرے سے یہ چیز کرنے لگے آئے دن آپ نے دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے کچھ جو لڑکی ہیں جن کی عمر کو چینز نہیں ہوتی ہے وہ ویڈیو بات کیا کرتے ہیں اور کچھ آئےجن کچھ لڑکیاں گھروں سے بھی بھاگ جاتے سوشل میڈیا کے مادھیم سے میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں جو لڑکے لڑکی اٹھارہ سال سے نیچے کی نیچی عمر کے ہیں انیں فون ہی نہیں دینا چاہیے نہ ان کا سوشل میڈیا پہ کوئی اکاؤنٹ ہونا چاہیے جی جناب کچھ آپ فرمائی ہلو
ہاں
ہیلو
بات صحی ہے کہ ہاں بھائی جان بول رہا ہوں گ ہلو
جی بولیے
بھائی جان آپ نے ارے آ رہی ہے آواز بھائی جان
بولیے
آپ نے صحیح بولا کہ جو چھوٹی عمر کے لڑکے یا لڑی جو چھوٹی عمر کے لڑکی لڑکیاں ہو نا تو ان کے ہمیں چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہیے بکاز ان کی جو مینٹیلٹی ہے نا وہ نا ڈیولپ نہیں ہوتی ہے اچھے سے
جی
نا کو نہیں پتتا ہوتا ہے یہ کہ کیا سیے کیا غلط ہے تو اس وجہ سے وہ
ج جی
سوشل میڈیا میں آسانی کے ساتھ مطلب شکار بن جائے کوئی سکیم میں پ جات ہوتا ہے کسی کا
سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ج جی جناب تھوڑی میرری سے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور ایپس ہیں جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پلیٹ فارم اور ایپس ہیں جو اپیوگ کرتاؤں کو ورچول سھاؤ میں سامگری بنانے سھا کرنے کی بات چیت کی بھی انومتی دیتے ہیں جناب اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ساماجک سمپرک میں دیکھا ہوگا جناب کی سنچار دو طرفہ ہوتا ہے جو ٹپنیاں سے سندی س سامودائک سہ باگتا کے مادھیم سے سگم ہوتا ہے اور میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بچوں کو یہی سمجھا ہمیں زیادہ سے زیادہ بچوں کو فون نہ دینا چاہیے آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ بیگم صاحبات تو ایسی ہیں کہ فری انہیں مستی کرنے کے لیے ٹائم چاہیے وہ بچوں کو فون پکڑا دیتے آئے دن بچے سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر وہ کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے گاؤ میں ایک لڑکا تھا کچھ ہی مت پوچھو اس کے گھر اس کی امی جان اسے فون دیتے تھی ت تو وہ فون چلاتا رہتا ہے سوشل میڈیا کا وہ اتنا آدی ہو گیا جناب سوشل میڈیا پت نہیں وہ جعے کیسی کیسی ویڈیو دیکھنے لگتا تھا اور اس سے کوئی
ہوں
اس کے ابو جان فون مانگتے تو روح نہیں لگتا نہ کھانا کھاتا کچھ بچے بھی فون کے آتی ہو آتے ہیں انہیں سوشل میڈیا پہ انٹرسٹ آنے لگتا ہے میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہی صلاح دیں اور ب کو یہی سکھیں ضروری ہے توا رہے گا نہ تو بچے پڑھات ہیں سوشل میڈیا کے چکر میں نہ ہی وہ ان کا مانسک وکاس ہوا تھا ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ فون نہ دیں تو نہ تو کھانا کھاتے ہیں نہ پڑھنے جاتے ہیں نہ گھر پہ ہی پڑھے رہتے ہیں وہ بچوں کو تو فن سے دور ہی رکھنا چاہیے جناب کچھ آپ بھی بولیے
صحی بات ہے بھائی دیکھو ہلو بھائی جان
بولی بولی بولی آواز آ رہی ہے جی ہیلو
آپ نے صحیح ب لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کا بھی خیال
جی جر
خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ کہ کوئی کو
ہلو آپ کی آواز نہیں آ رہی
مزورڑ آ رہ ہے بھائی آواز میری
آ جاتی ہے کبھی کبھی چلی جاتی ہے اب آ رہی ہے بولو
ارے بول رہا ہوں کہ ٹرمس اور کنڈیشنس پڑھنی چاہیے جو تھرڈ میری ایپ ہوتی ہے نا تو بڑوں کا بھی حقڑ بنتا ہے کہ پہلے وہ پڑھے پھر چلائی جو بھی سوشل میڈیا ایپ وہ اس میں بھی پھر فرسٹ ہے نا انسان کے اگر کوئی مطلب ہوتی ہے کوئی سوشل میڈیا ایپ جس پہ ہم ویڈیو کال یا کچھ بھی کرتے ہیں
جی جی جناب بالکل
پھر کیام ہوتا ہے پھر بس مطلب ک ا فورس کیا پیسے ڈالو پھر آ ایم ایمس وہ دلی
کچھ لو واگ سوشل میڈیا کے عادی ہو گئے ہیں اور ہمیں ایسے لوگ وہ سمجانا چاہیے انفیکٹ
ہوں
ہم یہ ہمیں سوچا سوشل میڈیا سے اپنے فائدے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا میڈیا یوز کرنا چاہیے جس میں ہمارا فائدہ ہو تو ہم سوشل میڈیا یوز کرنے ورنہ ہم بیٹھے ہی سوشل میڈیا پر جی ویڈیو آدو ہمنا ٹائم م خراب کر تو اچھا پے
آپ کا نیٹورک کھو ہے بھائی جان چلو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
جی کچھ کچھ فرمائی
آپ کے نیٹ ورک ایشو ہے برادر اچ
کچھ بولیے نا